لکش لک ہے تیس کوول کا ٹارگیٹ ہے بنکر کمپ بگ ہو رہا اپن میں ٹھیک ہے
السلام علیکم وعلیکم السلام
اسلام کیسے ہو ا رشتے دار اور بتائیے دیکھو جی اتنی میں نے جان وہاں کے لوگ ہماری ہماری لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ہم ہم ان کی کر رہے کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس یہاں کا کوئی پاس ملے نہیں ہے سیف تو سیف میں آتی ہا ج ہمے پانچ منٹ میں چیک کرا ہے تو اگر نہیں رے لی اسٹی گپگ ہے دلی یو پی ہریانہ سے بھی تو مجھے نہیں لگتا وہ کشمیر میں سا ف اردو لینگویج والے زیادہ ہو گئے تو وہاں کے مسلم مسلمات یہمع سے طاتنے والے لوگوں کی اس ٹرانسکرپشن کی ہے لینگویج میں نے ابھی تک سنی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے جب وہ ہمار سن رہے ہے
کیا کہہ رہےا
ہاں ہاں یہ چیزیں ہم شیئر نہیں کر سکتے کوئی نہیں معافی چاہیں گے کوئی ایسی بات نہیں آگے ہم ان شاء اللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور بتائیں خریسے آپ
الحمد للہ خیریت سے کس کا انتقال ہو گیا تھا آج
انتقال کیا اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے ریلیشن میں ہمے بھائی جی کا بھتیجہ
ہاں
آواز دب رہی
بہ ساری ہے ہمارے تائق بھتیجا سگا بھتیجا اس نے وہ کھا لیا تھا مطلب ریڈ پوائزن کیا مطلب کیڑے بگ کون سی دو گولی ہوتی ہے چوہے مارنے کی دوائی پی لی تھی اور کس بات پہ کی لڑائی ہو رہی تھی میا پ کے مسئلے کیائی گھر کے جھگڑوں میں اس نے ہاں وہ بھائی شادی اسے د ایک ایک ڈیڑھ سال ہو گیا تھا شادی کو ایک بچہ بھی تھا ب جا ٹھیک ہے پ ہاں بھائی پ بھی کر
کیا ہو
موبائل کو ڈیوائس دور ہوتے ہی ڈیوائس دور ہو
ہائے ہائے کاش کاش ڈیوائس کی جگہ کچھ اور ہوتا تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہی کہ اتنی اتنی قریبی ضروری ہے وہد ڈیوائس کی ڈیوائس یہ میا ٹی وی ہوگی ہو گئے ڈیوائس میں ہو گئے یہ بلوٹوتھ اور یہ فون م بھی ہو گیا تھوڑا سا گیٹ کھولتے ہی کہاں جا رہے ہو تو بھائی ان نے کیا کرا مسئلے میں گھیر گرا ہو کے بھائی یہ کہ تم یو آر ویری اسٹرانگ آپ اسٹرگ ہیں اور اس وہ آدمی ہو کے اس نے کیا کرا جی آال نے ر کایا کوشش کر اور ایک دم سے پنکھے پہ رہ وہ ہوگی دوپٹہ بانگا ہ پ لٹک گیا لٹکا میںاسی میں نے ا بھائی اور جب میں نے دیکھا نا اس کو ابھی جب میں گیا دیکھنے
تم نے دیکھ لیا اسی کنڈیشن میں
اللہ خیر کرے بس ارے ایک بندہ چکر کھا کے گر گیا میں پھر بھی گیا وہ میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ یار لائف میں کب تک آپ کمزور بن کے رہو گے ایک بار کمزوری کر کے دیکھو حالانکہ میں بہت کمزور ہو بھائی مجے چ کر کے میںائی وہی چلتا تویر دماغ میں دو تین دن تک ہ آج میں اکیلا کیسے سووں گا لیکن نہیں جب میں اپنے گھر میں اصل آنے والی ہوا کو اور ایسے لوگوں کو میرے میرے کمرے میں آئے تھے وہ پتا نہیں اچھا تھا برا تھا میں نے گالی رکھ دی تھی میں کہا اچھے ہ تو آپ سے معافی چاہوں گا دیکھ برے ہو تو پ چ دکھ م ج یہ ہرکت ہاں ہاں میں نا وہ اس لیے میںا بینکر کہ آپ میرے کو ڈرانے کی کوشش نہ کرو یہ صوفیانہ اسلامیہ ہمارا منزلات کا ہے صوفیہ آشیانہ یہ تمہاری اٹی سی ہو جائے گی اور آپ ہمارے حضرات ہیں تو اسلام علیکم لیکن اس طریقے سے مجھے م بہت گندا انسان ہو گالی رکھ دیتا ہوں میں ہ بھائی اس دن کے بعد کوئی آیا نہیں یہاں پہ اس دن کے بعد آٹ بھی نہیں سنتاوں میں اس کمرے میں اپنے کسی کی انسان کی کیا کسی ہوا کی بھی
کیا
وہی تو آارا وائف روئی نہیں تھی اب بتاؤ کیا پتا چلے گا تمہیں نہیں روئی نہ اس اسپٹل میں نیا اور اس کے وائف کہ گھر والوں نے کیس کر دیا کہ ا کہ ت نے ت نے تم نے کرا ہے ہمارے داماد کی ہ سے ت نے ماری کراا تمہاری وجہ سے ہوا ہے ایک تو اگلا بندہ اپنے بچہ کھو گیا مطلب اس کی اولاد کھو گئی وہ نہیں بولتا کیسے ہوگے کہ تو نےا اب اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں واقعی میں یہ بات یہ نہیں ہے لیکن اصل میں دکھ تو دخیار اور اس طریقے کا ہوتا ہے بہت جاتا ہے ایکتال تو ہو کم سے کم کیے اسے اتنا تو ہوچ رہے ہے کہ یار اچھے سے اچھے مسئلے ایسا م مسائل حل ہو جاتے ہیں اب تم دیکھ لو نا مے میرے میرے عزیز عیز بہت ہے اسے اتنا عصیید ہے کیوں تو میاں بی کے مسئلے خرم نہ ہوتے ہیں زیادہ جب سے شادی کے لی زیادہ پسند کی شادی کے لیے بتاؤ یہیں رہتے ہیں کہاں کہاں رہتے ہیں پاس میں رہتے بگی سے م میں تو بائی اسٹرانگ اسٹرانگنیس ہے تو ب آدمی کا ل
کو ایک کبھی کبھی نا جو ایک میل ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو باہر نہیں نکال پاتا نا عورتیں تو باہر بات کر کے فرینڈ سے کہتے ہیں کہ آدمی لوگ نہیں نکال پاتے اس چیز کو تو امٹ کر لیتے ہیں ایسے کمزور جو تھوڑے سے اس کے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ہ
میں بھی کمور میری بھی کمزوری بہت زیادہ تھی اے نہیں کا میں فون کے سامنے نہیں لا سکتا ہے نا
ہمم
ہاں لیپ ٹاپ کے سامنے کال نہیں کر سکتا یہ بھی ہے اٹمپٹ کی بات یہ ہے جی کرنے کو نا کوئی بھی ہوگا اور وہ ا اسٹس لیول پہ پہنچ جائے گا تو وہ چاہےیز ہو چاہے
کر لے گا میں ایک بار کر چکی ہوں ہ
اچھا
ہ ایک بار اٹیمپٹ کر چکی ہ ہاسپٹلائز ہو چکی ہے
لوکے آار
بچ گئی
اب کیا آپ رہ رہےے وہوکھا رہا ہے کہ نا بھائی میرے ساتھ نا کوئی بھی نہیں کہ مجھے آپ لے کے تو آ گئے ہو مجھے گریا دکھا دیا اب میں کروں ک اس کے ساتھ ل
میرے ساتھ مجھے انہوں نے دن میں ای کیا وائس ریکارڈنگ وائس ریکارڈنگ میرے سات ج کوئی نہیں ہے میں اکیلا میں کوئی ایسا ممبر نہیں تھا جس کو میں نے ٹچ نہ کیا اور جس کو میں نے یہ نہ کہ کہ میرے سات کر لیجے میرے ساتھ کر لیجیے تو پھر میں نے ان کو میسج کیا کہ اگر آپ نے کسی فیمل لکشمی جی کون ہے میں نے ان سے کہا تو اس سے کہا تو اس سے تو میں نے کہا کہ میری میری جو اس ٹیم میں جو فیملس ہیں ان کو میسج کرنے سے پہلے ایک بار آپ مجھے میسج کر دیتے تو شاید وہ تیار بھی ہو جاتا آ ڈائریکٹ کسی کو میسج نہیں کر کرے آپ پرائیویسی کی وجہ سے ہم میں نے خود کون کوئی کن دے کے رکھا ہے کہ کسی میل کے ساتھ کام کرنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے آپ ایک بار میرے کو نالج میں ڈالو گے اس لیے انہوں نے نہیں کیا اب اگر آپ کو نیڈ ہے تو میں آپ کو دے رہی ہوں پھر میں نے لکشمی کو کہا لکشمی نے پھر ایگری ہو گئی تو کہنے لگے اچھا آپ سمجھ میں آیا میڈم مجھے کہ آپ نے منع کیا تھا اس لیے میں نے کہا منع کیا یا تھا صرف ایز ا پرائیویسی یہ ایشو کیونک یہ میری رس پانسبلٹی میں میری لڑکیاں ہیں تو کہیں وہ تو ریکارڈیڈ کال ہوتی ہے میں نے کہا ویسی آ سمجھ رہی ہیں ہم ویسی بات تو کر سک نہیں سکتے تو میں نے کہا مجھے پتا ہے ہم ویسی باتیں نہیں کر سکتے پھر بھی اچھا کال پہ ہو کیا
نہیں نہیں اس کے بننے کی بات سن رہ ہوں کہ سر یہحی وہی اگر ہو گئے ہیں تو پلیز کال کر لوں یا
پھر میں نے پھر پھر بولے میں نے ان سے پوچھا کہ کہ آپ کس کے کس کے ساتھ بات کر رہے ہو اور اچھا بتاؤ مجھے بولا میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں شعیب ہے اور آصف سر ہیں آصف سر کے ساتھ کال کرتا ہوں تو میرے ساتھ پروابلم ہو جاتی ہے کال کر میں نے آپ کی تمہاری لم کو بتا دی میں نے کہا اس نے بہت بڑا آصف نے خود کا نقصان کر لیا سب کا بلا سوچتے سوچتے اس کا خود کا بہت بڑا نقصان ہو گیا اس کو اس کے کیڈیڈیٹس کو کوئی پارٹنر نہیں مل رہا تھا سب کی سیا میں جٹ گیا آصف اور اس کے خود کی آئی ڈیٹیشن ختم ہو گئی ایسی غلطی آپ مت کر لیجیے گا کہہ رہا ہے میں اور شعب آپس میں کراس کر رہا میں نے کہا تیسرا کوئی نہیں ہے میں نے کہا آپ کی بھی آئی ڈی بند ہو جائے گی اس لیے ایسی مسٹیک کرے نا جو نقصان میں نے کہا آصف کو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس کا ٹاسک بیس گیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکشمی دیتی ہوں لکشمی کو دیا پھر فضان دیا شام کو تو فیضان کا میرے پاس کال آیا تو بولا ج کہ میرا چار ٹاسک بچے ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے ریسیور بننا ہے تو میں نے کہا بن جاؤ ابھی ایک کام کرو سندیپ کے ساتھ کال کر لو چار اپنے کمپلیٹ کر لو اس کا پھر رسیی وور تم بن جاؤ بائی میں نے جتنی مدد ہو سکتی ہے دیکھیے میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے باقی وہ کچھ اور بھی باتیں کر رہے تھے تھوڑا تم سے قابل زیادہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں تم سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی تھوڑا زیادہ سپیریئر سپیریئر بننے میں تو اندر ک گھس جاتی ہوں نا لوگوں لوگوں کے اندر میں پہلے جاننا چاہتی ہوں جاننے کے چر کر میں میں سب کچھ اس کی مرضی کا بولتی ہوں میری عادت ہے دیکھو میں گھسنے کے لیے پہلے اس کی مرضی کی بات کرتی ہوں میں جاننا چاہتی ہوں ساننے کیا ج ت تو وہ تم سے سپیرئر تمہارے سے سپییرئر بننا جاہتے
تو سپریر لیکن ہمارے چس مہاراا میںے ب رہا س ے گا یہ س
مطلب ان کا یہ کیانا تھا کہ ان کا یہ کیانا تھا کہ سر اتنی محنت کر رہے ہیں میں نے ان کو سمجھایا ہمارے پاس ٹیم ہے بہت سارے ٹیم ایڈ کر سکتے ہیں بٹ کیا ہوا انہوں نے جتنے ممبرس ایڈ کی کوئی کام نہیں کرتا ہے میں نے کہا میں واچ میں کچھ نہیں بولتی کسی کو کچھ نہیں بولنا میں صرف واچ کر رہی ہوں چاہے وہ میری ٹیم ان کی ٹیم الگ نہیں ہے اس ٹیم کا جو بھی ممبر میں نے کہا اگر اس ٹیم کا ٹوٹل ممبر میںسج جو سٹ پرفارمنس دے گا اس کوئی ٹسک نہیں نلے گا د یہ میں نے گروپ میں بھی کہہ دیا ہے دیکھو سنو ہم ٹاسک
دیکھو اب دیکھو ہ نا ٹائم پورا دیکھ رہا ہوں میں گیارہ منٹ رو تندر کولٹب کو کو سرے او دیکھوپ اپنی تجی دکھا رہے ہے نیکٹ کر ب د تو م نیس کر